وعلیکم الام وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ ال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اللہ کش جی اللہ کا شکر میں بہت ہی اچھا ہوں آپ سنائیے آپ کیسے ہے
جی بس آپ کی طرح ہی میں بھی ٹھیک ہی ہوں آپ کے گھر والے کیسے ہے
جی میرے گھر والے بھی ٹھیک ہے آپ سنائیے آپ کے گھر والے ٹھیک ہے
ہاں جی وہ بھی اللہ کے شکر سے ٹھیک ہے اور آپ مجھے کچھ بات بولنے والے تھے
جی آپ مجھے پہلے یہی پہلے میں آپ کو وہی بات بتاتا ہوں کل ابراہیم اور میں کاریا ایپ پہ بات کر رہے تھے توب تو ابراہیم نے بولا س بار اسکیمر ہے اس نے میرے پانچ سو روپے کھائے
ہوں
تو تو صبح کیہ والوں نے فون کیا ہمیں ہمیں نہیں ابراہیم کو فون کیا اور بولا جی کیا سچ میں آپ فبیہ نے آپ کے ساتھ اس کیمپ کیا ہے جی پھر انہوں نے بولا نیا ابراہیم نے بولا نہیں ہم مزاق کر رہے تھے آپس میں کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے بولا اگر کوئی کچھ بھیم ہوگا تو آپ مجھے بولیے گا
اچھا اور
جی بس اتنا ہی ہوا تھا
کچھ اور کچھ ہے بولنے کے لیے سن رہا ہوں
آپ کو میں جھوٹ لگ رہا ہے اللہ بس
جی بھائی آپ مجھے ہی مت سمجھائیے اس پہ اس پہ ایسا کچھ اس پہ ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے
سنیے سنیے اللہ کی قسم بس اللہ کی قسم انہوں نے فون کیا اور بو سچ میں مولوف ہوب نے س اسکیم کی اللہ کی کسم دکھا رہا ہوں اللہ کی قسم میں جھٹ دکھاں گا ابراہیم اس کو جھوٹ لگ رہا ہاں یہی انہوں نے پون اللہ کی قسم اور ری کی قسم بس اس سے احمد اس سے اس سے زیادہ امد آپ کو کچھ بہت سب بول سکتا ہوں آ
کیا بولا کیا بولا
سنیے کیا اس نے وہی سے فون کیا ان نے بولا ہیلو آپ یہ آپ ہم قائریب سے بات کر رہے آپ نے ایسا ایسا آپ کے ساتھ رکے سنیے آپ ابراہیم آپ سے بات کریں گے جی ہیلو
ہاں جی بھائی
جس کیمرے میں بول رہا تھا کہ میں صبح سویا ہوا تھا آٹھ نو بجے
جی رک آپ کا زیادہ ہو گیا میں آپ کی آئی ڈی بلاک کراؤں گا رکی آپ آپ نظر رکھیے آپ کسم سے میں آئیڈی ب
سنیے سنیے میں سویا ہو تھا نا صبح نو بجے مجھے فون آئے کسی سکین فضل خان سے ہے نا تو انہوں نے م مجھ بولا کیا سائش میں تو سائش میں کسی کسی می مولوی فبیہ نے آپ کے پانچ سو روپئے اسکیم کیے مے بولا نہیں نہیں بس ہم آپس میں بیٹھے تھے دوست وہ بھی ہمارے دوست ہیے مذاق کر رہے تھے انہوں نے بولا اگر ہم آپ کو پیسے دیں گے تو آپ کچھ بولے تھے ہم آپ کو بیسیوزرز لائیں گے اور اگر مولف اب نے کچھ ایسا آگے جا کے کیا کیا کیا تو آپ ہمیں بتا سکتے میں نے بولا جی ٹھیک انہوں نے بولا اگر آگے جا کے مولوی صاحب نے کوئی کچھ اور کیا یا کچھ کیم کیا تو آپ ہمیں آ کے بتا سکتے
کیوں
مجھے خود نہیں آیا سمجھ انہوں نے بولا
اللہ یہ مطلب یہ سب لوگ سنتے ہیں بولا تھا نا میں نے
ہاں جی ج جی ج
پھر
یہمت آپ ہی کی وہ کزن تھی
ا نہیں سکین فاضل خان اس کو ہیڈ ہے
اچھا ٹھیک مطلب مجھ ہیئڈ نہیں فون اس کو میں بھی فون کرونگا میں بولوگا یہ سکیمر ابھی بھی فون پہ اسکیم والی باتیں کر رہا تھا
اچھا
ہیلو ہیلو ہیلو چھوڑیا ابس بس یہی مجھے آپ سے یہی بات آپ کو مجھے بتانی تھی
اچھا
جی ہاں بتائیے اور اب آپ واپس کب آئیں گے
جی مجھے نہیں پتا یا تو میں آؤں گا منڈے کو یا تو میں کل بھی آ سکتا ہوں میں کبھی بھی آ سکتا ہوں آپ
جی کل تو ایگزام ہے کل ڈی بلاک میں ہی اگزام ہے
ڈی بلاک میں
جی جی کل ہمارا ڈی بلاک
کس کس سے کن کو
اے بی اور سی کو ڈی بلاک میں ہے کل
اے بی اور سی کو
جی
اچھا جی دیکھتے ہے اگر میں آ پایا تو آؤں گا نہیں تو نہیں آؤںا
جی کوشش کیجیے آنے کی پھر اللہ پہ چھوڑ دیجے
کا مزہ ہی نہیں ہے ت مجھے میں آج میں نے آج اگزام لیا پھر ابھی گیا تھا بائک کے ساتھ گھومنے جی بہت آسان تھا جی ہاں بالکل آسان تھا دہ کوشن زیادہ کوشچن ٹر اینگلز سے آئے تھے اور ایک دو لائنز اینڈ اینگلز سے
جی جی وہ تو ٹھیک لائنزائنینگل تو س یہ آسانی ہے
ہاں جی ہاں جی بھائی مجھے ایسا سمجھ آیا کہ یہ کاری آواز ہے ہماری ساری بات سنتے ہے
جی جی یہ سنتے ہر کوئی بات ہماری
کو بولتا تھا کیسی بات کرنی ہے
جی جی جی
ہاں
اچھا ہوا ہم نے کوئی ویسے ہم کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتے تھے کل ہی ہم نے مزہ کیا تھا تو انہوں نے فون کیا تھا
میں
جی انہوں نے بولا تھا فبانر ہے انہوں نے ہمارے پانچ سو روپئے کھائے میں نے بولا ارے نہیں یہ ایسی ہی ہم بات کر رہے تھے پھر آپ کے بارے میں
اچھا تم نے کیا یہ کیا بولا کیوں کھائے
پتا نہیں ابھی اتنا یاد نہیں ہے مجھے ایسی ہی وہ بول رہا تھا یہی کچھ کاریہ پھر اس نے کھائی ہی تو اسی وجہ سے پھر اس نے انہوں نے صبح پھر کال کی ہے ہمیں
اچھا جی جی میں نے وہ گروپ بھی آج ہی ریموو کیا اس میں جی جو یہی تھا جس میں یہ صاب دے سکینہ فاضل خان وغیرہ اس میں یہ زیادہ بات کرتے ہے اس میں اس کی وجہ سے پھر پریشان ہو جاتے ہے دن بھر میسج آتی رہتی ہے
جی آپ ان سے بات کریے آپ ان کو بولیے یہ ہمیں اس دوسرے والے میں بھی اب ایڈ کیجیے
کس دوسرے بارے میں
ج جو نا وہ دوسرا مطلب یہ جس سے ہم لکھ لکھ بھی سکتے ہیں لکھ کے وہ سمجھو آپ کون سو والا
اچھا ٹرانسکرپشن جی میں کرتا ہوں
جی آپ بات کریے آپ دیکھیے وہ کیا بولتے ہیں آپ کو
اچھا جی اور سنا یہ آپ آ نے آج دن بھر کیا کیا
جی آج دن ب زیادہ ہی تھوڑا پہاڑی رہا تھا میں تھوڑا یہ کیونکہ کل ایگزام ہے اور بس اور فزکس کاپی جو ہے وہ میں نے پوری کمپلیٹ کر دی
ہوں
بس یہی کیا اور ابھی باہر نکلے تھے کچھ کھانے کے لیے پھر ہم نے باہر سے موموز لائے اور وہی گھر آ کر
کہ وہ اب اس سے اچھا بی وی بھی لایا کروں
جی آج موڑ آ گیا تھا تو اسی لیے کھائے آپ کو پت ہی ہے کبھی کبھی شوق ہو جاتا ہے
ہاں
جی آپ مجھے بتائیے ہماری کال کو کتنا ٹائم ہو گیا
کی ٹائم ہو ہے ساھے سات منٹ
جی ٹھیک
جی اور آپ بولیے کہ آپ اب کل دن بھر کیا کریں گے
جی کل اگزام دوں گا اور سوؤوں گا پتہ ہے کیوں جی میں لگاتار پانچ چھ دنوں سے تین بجے سے ہو رہا ہوں اور نو بجے اٹھ رہا ہوں
کیوں
کیونکہ یہی ایزام فزکس کاپی انیں کے ساتھ لگ گیا ہوں میں اسی وجہ سے اب ٹائم نہیں ملتا سونے کا
اچھا
موسم کیسا ہے آپ کے یہاں
جی بہت زیادہ گرمی ہے یہاں پر رہنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے
جی گرمی کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا نا وہاں اسی لیے مجھے اب گندا لگ رہا ہے وہاں آنا
جی شوپیان میں آج کیسی گرمی ہے
جی اتنی گرمی تو نہیں تھی جی سری نگر میں اگر بیٹھے سری نگر میں اگر پین کے بغیر بیٹھتے ہیں وہاں پسینہ آ جاتا ہے اگر شوپیان میں اگر شوپ پیان میں ہم چلتے بھی ہے دھوپ میں گھنٹے تک تو بھی پسینہ نہیں آتا ہے
جی جی جی بالکل صحیح یہاں تو جی آپ کو تو پتا ہی ہے ہمیں تو ٹیوشن میں پانچ فین ہو کر بھی یہ پسینہ آ جاتا ہے جی اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو ج میںا آرام ہو جاتا ہے یہاں پر
ہاں اور سنائیے آپ
بس آپ سمئے جی آج پتا نہیں کیا بنایا ہے انہوں نے آج کچھ بکواسی بنایا ہوگا
اچھا میں گھومنے گیا تھا آج گھر والوں کے ساتھ آج میرا دل خوش ہو گیا کیونکہ آج بہت عرصے کے بعد ٹھنڈی ہوا کھائی میں نے
جی کہاں گئے تھے سر آپ
جی ہم مغل روڈ سے گئے تھے زیادہ اوپر تو نہیں گئے کیونکہ دیر ہو گئی تھی
جی جی جس صبح تو آپ کا موڈ بہت خراب تھا
ہاں جی بہت زیادہ
جی ابھی تو بہت اچھا ہو نا
ہاں اللام علیکم
جی یہ کون ہے
جی یہ میری ماں ہے
جی ٹھیک
ہ م نہیں ہی مم ہ
ج
جی ہمارا کتنا ٹائم ہو گیا دس منٹ ہو گیا مجھے لگتا ہے ہمیں کال کاٹنی چاہیے بعد میں ہم آپ کو پھر سے واپ واپس کروں گا
جی اب بعد میں کرتےگ آدھے گھنٹے کی بات جی ٹھیک جی جی جی چلو ج بیٹھ